السلام علیکم وورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہے بھائی جان
بھائی جان میں بالکل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں گھر والے سب ٹھیک
جی الحمد للہ سب ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
جی شکر الحمد للہ میرے بھی گھر والے سب ٹھیک ہے شکر الحمد اللہ بھائی جان آپ کو میں آج آپ ایک موضوع پہ بات کرنا چاہوں گا کیا اجازت ہے
جی جی بالکل بالکل
میں آپ کو خاموشی کی طاقت کچھ الفاظ کچھ شفت بولنا چاہوں گا خاموشی صرف بولنا بند کر دینا کا نام نہیں ہے بلکہ یہ انسان ٹھیک پشتگی اور دانش مندی کی نشانی بھی ہوتی ہے یعنی کہ صرف چپ کرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ نادان انسان ہوتا ہے بعض اوقات انسان الفاظ سے زیادہ اپ اپنی خاموشی کے ذریعے دوسروں پر گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے جب ہم محفل میں ہوتے ہیں اور ہم زیادہ باتیں کرتے ہیں تو دور سے لگتا ہے یہ کوئی نادان انسان ہے لیکن جو خاموش رہتا ہے وہ دور سے لگ تا ہے شاید شاید یہ ضروری کوئی دانش مند انسان ہی ہوگا ہر جگہ بولنا ضروری نہیں ہوتا عقل مند شخص یہ جانتا ہے کہ کب گفتگو کرنی ہے اور کب خاموش رہنا بہتر ہے خاموشی انسان کو سوچنے اور درست فیصلے کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے
جی ت درست فرمایا آپ نے خاموشی کو لے کر آپ اپنی بات کہیں بعض اوقات انسان الفاظ سے زیادہ اپنی خاموشی کے ذریعے دوسروں پر گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے یہ کافی متاثر کرنے ات کہی آپ نے ا مجھے بھی ا خاموش انسان بہت متاثر کرتے ہیں مجھے بھی خاموشی بہت پسند ہے میں بھی خاموشی پہ کچھ بتانا چاہوں گا
جی بالکل
آج کل کے دور میں لوگ اکثر بلا سوچے سمجھے اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں اس جلد بازی کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور تعلقات متاثر ہوتے ہیں کے بجائے چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائے تو وہ بہتر الفاظ کا انتخاب کر سکتا ہے اس طرح اس طرح کہیں جھگڑے اور اختلافات سے بچا جا سکتا ہے بھائی جان آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے بالکل صحیح کہا آپ نے بہت اعلی بات کہی ہے آپ نے خاموشی انسان کی ذہنی اور روحانی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے جب انسان تنہائی میں ک خاموش اختیار کرتا ہے تو اسے اپنی غلطوں کمزوریوں اور مقصد پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے اسی عمل سے اس کی شخصیت میں پخت پختگی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کر پاتا ہے
فرمایا آپ نے خاموشی انسان کی ذہنی اور روانیت تربیت میں بھی اہم کردار کر اہم کردار ادا کرتی ہے جی بالکل ا میں نے بھی اس چیز کو محسوس کیا ہے میں بھی پہلے پہلے بہت باتیں کرتا تھا ا بے مطلب کی باتیں کرتا تھا لیکن تب میں نے سیکھا کہ خاموشی کا کیا اثر پڑتا ہے لوگوں پر اور اللہ تعالی بھی خاموش
اور شیئر کرنا چاہیں گے کہ جیسے آپ نے آپ پہلے زیادہ باتیں کرتے تھے پھر اپنے خاموشی کی طاقت خاموشی کی اہمیت کو سمجھا وہ آپ نے کیسے سمجھا
جی مجھے آ آ پہلے پہلے مجھے جیسے بات کرنے کی بہت عادت تھی زیادہ باتیں کرنے کی عادت تھی تو ا دھیرے دھیرے میں نے باتیں کرنا جیسے شروع میں کام کیا تو مجھے بھی احساس ہوا کہ میری اہمیت لوگوں میں بڑھنے لگ رہی ہے اور مجھے سب پسند کرنے لگ رہے ہیں اور مجھے بھی اپنی بات کرنے کا موقع سب رکھنے دے رہے ہیں تو ایسی ایسی چیزوں سے مجھے لگا کہ آ اس کا جو یہ نتیجہ ہے وہ بہت بہتر ہو رہا ہے کہ میں ایک بات ایک کم کرنے لگ رہا ہوں تو اس کا مجھے فائدہ ہی ہوا یہ مفید ثابت ہوا پر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر انسان ہر وقت خاموش رہے ظلم ناانصافی اور جھوٹ جھوٹ کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرنا درست نہیں جہاں سچ بولنا ضروری ہو وہاں ہمت کے ساتھ اپنی بات پیش کرنی چاہیے اصل حکمت یہ ہے کہ انسان جان سکے کہ کس موقع پر خاموشی بہتر ہے اور کس موقعے پر گفتگو جی بھائی جان
یا اللہ ماشاءاللہ بہت اعلی بات کہی اپ نے میرے بھائی کا ہمیشہ چپ رہنا ہی دانائی نہیں ہوتی صحیح نہیں ہوتا لیکن کم باتیں کرنا صحیح ہوتا ہے جیسے کہ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے کسی کے ساتھ تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے ہمیں اسے بولنا چاہیے کہ آپ غلط کر رہے ہو ہمیں اسے روکنا چاہیے یہ نہیں کہ وہاں پہ بھی خاموش رہنا جائز ہے وہاں پہ نہ جو ہم چپ بیٹھیں گے وہ غلط بات ہے نہ کہ خاموشی اسی لیے وہاں ہمیں بولنے یہ بہت زیادہ ضرورت ہے
جی ہ بہت آنا بہت درست فرمایا آپ نے ہاں جی ا خاموشی ایک بہترین عادت ہے خاموشی انسان کی شرافت برداشت اور عقل کی نشانی ہیں ہر بات پر بولنے کے بجائے سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے اکثر خاموشی جھگڑے اور غلط فہمیاں ختم کر دیتی ہے جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی بولا سمجھدار انسان جان ہے کہ کب بھولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے خاموشی انسان کو صبر برداشت اور اپنے جذبات پر قابو رکھنا سکھاتی ہے لیکن جہاں سچ بولنا ضروری ہو وہاں خاموشی نہیں وہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں خاموشی اور اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم ایک کامیاب اور باعزت انسان بن سکے جی
جی ب جی بالکل صحیح کہا آپ نے جیسے کہ کہتے ہیں کہ پہلے سوچنا چاہیے پھر بولنا چاہیے پہلے آپ اچھے سے سوچیں کہ آپ نے سنا کیا پھر آپ اچھے سے بات کریں
جی جی
صبر میں شکوا نہیں ہوتی صرف خاموشی ہوتی ہے اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ سنتا ہے یہشک کچھ ہی وقت کی بات ہے صبر کر لو میں صبر کر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں یہ اللہ تعالی طلح نے فرماائے اس نے صبر خاموشی یہ ایک ہی چیز ہے آپ خاموشی خاموشی میں بڑی طاقت ہوتی ہے یہ انسان کو سنبھال لیتی ہیں
جی جی جی بھائی جان بھائی جان یہ تو ہوا خاموشی کو لے کر ہم نے جو بات کی میں مجھے بھی بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا اور امید کرتا ہوں آپ نے بھی کچھ مجھ سے سیکھا ہوگا میں اب آپ خر میں آ ایمانداری پہ ایک مضمون پیش کرنا چاہوں گا
جی جی بالکل
ایمانداری انسان کی سب سے بہتری خوبی ہے ایماندار انسان ہر جگہ عزت اور بھروسہ حاصل کرتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور اپنا ہر کام ایمانداری سے کرتا ہے ایمانداری سے معاشرے میں امن اور اتحاد پیدا ہوتا ہے جوٹ اور دھوکا انسان کی عزت کو کم کر دیتے ہیں ہر طالب علم کو ایمانداری سے پڑھنا چاہیے اور انمتحان میں نت سے بچنا چاہی گا ایمانداری سے محنت کرنے والا انسان زندگی میں ضرور کامیاب ہوتا ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ ایمانداری کو اپنانا چاہیے اور ایک اچھا شہری بننے کی کوشش کرنی چاہیے شکریہ بھائی جان
جی بالکل بہت اعلی بات کہی اپ نے
جی
ایمانداری ہی حضور صلی اللہ علیہ مط بہت بڑی ایماندار شخص تھی ایمانداری سب کچھ ہوتی ہے ہمیں ایماندار رہنا چاہیے ہمارے اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ آپ آپ کے اگر کوئی آپ کو اپنا اپنی کوئی چیز دے رہا ہے تو آپ کو ایمانداری سے وہ چیز اپنے پاس رکھنی چاہیے بےمانی ہمارے اسلام نے سکھائیائی نہیں
جی جی جی بالکل بالکل بالکل اعلی فرمایا آپ نے اور
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفر کے لیے چاہتا ہے یعنی کہ جو آپ جو جو آپ اپنے بھائی کے لیے چاہتے ہو وہ آپ اپنے لیے چاہیے اپنے لیے بھی چاہو ینی جو اپنے لیے چاہ رہے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی چاہو تبھی آپ ایک ایماندار شخص ہو ورنہ آپ ایک ایماندار شخص نہیں ہو اور عربی کہاوت ہے اونٹ اگر بیڑ بھی جاوے تو
جی بہت اعلی بہت بہت درست فرمایا آپ نے ایمانداری سے کامیابی حاصل کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اور ایمانداری سب سے قیمتی زیور ہوتا ہے ایک انسان اللہ تعالی ا ایماندار لوگوں سے محبت فرماتا ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں ایمانداری کو اپنانا چاہیے اور دوسروں کے لیے اچھی مثال بننا چاہیے ا بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا دل کو
جی مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی بہت دل کو سکون ملا جی چلیے پھر کبھی بات کرتے ہیں پھر کسی اور موضوع پہ اللہ حافظ
اللہ حافظ